وعلیکم السلام ع ایک بھائی جان اور کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بھائی جان بس سب بڑھیا
جان ابھی نا ہو گیا
ہاں بھائی سب بڑھیا تو اس بار بجلی کی بچت پر گفتگو کریں
ہاں بالکل کرتے ہیں تم
تو بجلی کی بچت کل کا اجالا تو آج ہم بجلی کی بچت اور ہمارا مستقبل پر بات کریں گے بھائی جان
بھائی جان فرمائیے
تو آج ہمارے اس مطلب وشے آج ہمارا وشے ہے کہ ایسے وشے پر بات کریں گے جو دیکھنے میں تو بہت معمولی لگتا ہے لیکن اس کا تعلق ہمارے گھر کے بجٹ سے لے بجٹ سے لے کر پوری دنیا کے مستقبل سے سے ہے یعنی بجلی کی بچت اور اس کی اہمیت
صحی فرم ہے بھائی جان آج کے دور میں اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی بجلی چلی جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی ٹھہر گئی ہے ہماری ہمارے سارے گ ہمارے سارے گیجٹ پانی کی موٹریں فریج ہے اے سی فریج سب ف اور سب بےجام سے ہو جاتا کیا بائی جا
کو درست کہا بھائی جان آپ نے بجلی آج صرف ایک سہولیت ہی نہیں بلکہ انسان کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے لن
ہاں بھائی صحیح ہے صحی ہے
ہاں لیکن جس تیزی سے ہم اسی کی مطلب استعمال کر رہے ہیں اگر ہم اس کے تحفظ کا دھیان نہیں دیا تو آنے والی نسلیں اندھیرے میں ڈوب سکتی ہیں
سحی فرمائے بھائی جب یعنی کہ آج کی گپتگو کا مقصد صرف بجلی بچانا نہیں ہے بلکہ ساؤ ذمہ داری شہری بننے کا ایک قدم ہے
بالکل بھائی جان ا
اس لیے علاج اور ہماری لاگ کرتے ہیں
ہ بھائی جان تھامس ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کیا تھا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسان ایک دن بجلی کا اس قدر عادی ہو جائے گا کہ آج ہم ضرورت نہ ہونی پر بھی پنکھے اور لائٹیں کھلی چھوڑ دیتی
صحیح فرمایا دست فرمایا بھائی جان ایک دم درست پاور بھی کہتے ہیں جب ہم ٹی وی یا چارج کو صرف ریموٹ سے بٹن بند کر دیتے ہیں تو مین
ارے واہ یہ تو آپ نے بہت ہی نکتہ بات کہی ہے بھائی جان یعنی انجانے میں ہی صحی ہم ہر دن بہت سی بجلی ضاائع کر رہے ہیں
صحیح فم ہے بھائی جان ایک دم ہم تو بجلی کا ایک بل پورا نہیں پورا چپاتے ہیں پھر بھی ہمیں بچت کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں گے
ا بھیا دیکھیے میں کہنا چاہوں گا کہ بل چکانے سے آپ بجلی کے مالک نہیں بن جاتے آج آج بھی ہمارے ملک ملک میں زیادہ تر بجلی کوئلے کو جلا کر بنائی جاتی ہے تھرمل پاور پلانٹ سے نکلنے والا دھواں ہمارے ماحول انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے بھائی جان جس سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے
صحی فرمائے بھائی جان ایک دم یان کہ جتنی زیادہ بجلی ہم فالتو خرچ کریں گے اتنا ہی کوئلہ جلے گا اور ہمارا پریان اتنا ہی پردوشن ہوگا کیا بھائی یہ
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے بجلی کی بچت صرف پیسوں کی بچت نہیں ہے بلکہ یہ اس زمین کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے بھائی جان
اچھا ا کروں اسر پر بجلی بچانے کا آسان طریقہ سری کے
ا تو بھائی ہمارے سننے والے لوگوں کو کچھ ایسے آسان طریقے بتائیں گے جنہیں اپنا کر وہ اپنے گھر اور گھر کا بل بھی کم کر سکیں اور دیش کی مدد کر سکیں جیسے کہ اس کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کے پرانے پیلے بلب اور ٹیوب لائٹس کو بدل کر ایل ای ڈی بلب لگائیں یہ یہ تو یہ بلب اسی پرسینٹ تک کم بجلی خرچ کرتے ہیں
صحیح کروا کیا
ھممم
اور ٹیلیوژن پر دھیان دے کاا ہے بھیا اچم میںیا فریج ہے ا سی ای واشنگ مشین کرتی ہیں توکر فائیو اسٹار ریڈگ اپکر ہی لے جس سے بجلی کی کپت آدا کر د دیتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل اور اور یہ بھی ہے کہ قدرتی روشنی کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ دن کے وقت کمروں کے پردے کھل کر رکھیں تاکہ سورج کی روشنی اندر آئے اور بے وجہ لائٹیں چلانی نہ پڑے
صی فما بھائی جان اور ایئر کڈیشن ای صحی ریٹگ گرمی میں ایسی کا تاپمان امییرا چوبیس سسیس سے چھبیس سینسیس کے بیچ ہی رکھنا چاہیے اور سولہ سلر پ آپ چلاتے ہیں تو ن پر لوڑ پڑے گا اور بجلی کی بجلی کا بل آسمان چھونے لگے گا بھیا
بالکل سہان اللہ یہ تو اتنی آسان طریقے طریقے ہیں کہ کوئی بھی انہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں حصہ بنا سکتا ہے مطلب لا سکتا ہے
صحی کام ہے بھیا آج کل سرکار کو بھی سولر
بائی سولر انرجی ہی ہماری ہمارا اصلی مستقبل ہے اور یہ توانائی کا ایک ایسا لاجوال ہے لاجوال جرییا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس سے کوئی پردوشن نہیں ہوگا اگر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگا لیں تو ہم خود اپنی بجلی کو پروڈیوس کر سکتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی اب بالکل صحیح فرمایا ایک دم بھائی ا مفت بجلی اور پے ہوے بھائی اب پنت توج
ا تو بھائی جان آج آج کی اس گپتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ مطلب بجلی کی ایک ایک یونٹ بچانا اور اصل میں بجلی کے بنانے کے برابر ہی ہے
فرما فرمایا جیسے کہ مشہور جملہ ہے پیلی بچاؤ مشب قبل سواروں
بالکل بھائی جان یہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ بجلی بچاؤ مستقبل سنوارو سیو الیکٹرسٹی سکور دا فیوچر اور اسی بات کو اگر ہم سائرانہ انداز میں کہیں تو جذراثی احتیاط سے گھر میں اجالا رہے گا جراثی احتیاط سے گھر میں اجالا رہے گا جو آج بچاؤ گے وہی کل کام آئے گا
توی فرما بھائی جان بہت امید ہے کہ نظری شروتا کو آج کا یہ ایپیسوڈ بے حد م ہوگا اپنا اور پریاورن کا خیال رکھیے
ہاں بالکل بھائی جان اور بجلی کو ہمیں بالکل بچانا چاہیے آپ کو ویسے مطلب بجلی کے بارے مطلب اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بجلی کے بغیر کیسی ہو سکتی ہے
ہماری دنیا بجلی کے اندھیرے کا ایک اندھیرے لگے گی جیسے کہ پانی کی موٹریں کولر پنکھا یہ چلیں گی نہیں
ہ بھائی جان بالکل صحیح کہہ رہے ہو ہماری دنیا لائٹ کے بغیر صرف کوئلے ایندھن وغیرہ سے ہی چلے گی جیسے کہ مطلب آپ ا ابھی تو بجلی سے چلاتے ہو پانی کے پمپ موٹر وغیرہ پھر آپ کو پیٹرول سے چلانی پڑے گی سوچو ذرا آپ آپ سوچے کہ آپ کا فری آپ آپ کا فریج چل چلنے کے لیے آپ کو فریج ا اپنا چلانے کے لیے اس میں پیٹرول ڈالنا پڑ رہا ہے
صحیح فرمایا بھائی جان اور آؤگی جو نئی نئی جنریشن آ
نہیں بھائی جان وہ بالکل نہیں رہ سکتے وہ وہ گرمی بھی بالکل سہن نہیں کر سکتے
وہ آدھی ہو گئی ہیں فلائٹ کی سمجھو
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بات اب کی یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور فیوچر کے لیے جس سے ہم اسے اپنی ایک جاگیر طرح بچوں کو اپنےوں کو سوپ سکیں اس لیے ہمیں بچانا چاہیے بجلی کو اور کوئلے وغیرہ کو ہمیں کبھی کم س مطلب کم سنسھنوں کے روپ میں ہمیں سے اپیوگ میں لیں تو یہ بچ سکتے ٹھ ہے
صحیح فرمایا بھائی جان ایک دم در ست
تو آپ ہاں آپ ہاں بات کر کر بہت اچھا لگا خدا حافظ